جی السلام
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور آج اپنے دن میں کی کوئی کال
کہاں کی آپ کی یہ عید ہو اچھا ٹھیک آبس
ا پھر سے آپ کا فون بج رہا ہے آپ کو کیا ہوا اس فون کو
ہاں اور خود ہاس رہی ہو میں نے کہا میں نے کہا آج آج آج کل آپ اچھے سے کام کرتی ہی نہیں ہو
جب ٹائم ہی نہیں آتا ہے کل میں نے کی پھر بھی دو چار کال کی نا آپ کے ساتھ صبح دو پھر دیدی کے ساتھ بھی دو کی آ آج
پیاز
اج ہی بزی ہی کام وغیرہ کپڑے دھوئے اور کیا ادھر ادھر کیا گھر میں ہی دیدی کو میں نے کی تھی میسج تب اس نے بولا ویٹ کرو
اچھا ٹھیک وہ خود کرتی ہے بہت کام ہاں میں بولتی ہوں اسی لیے ویٹ کرو
اس کو مت صرف ہمارے ساتھ ہی کرنا ہے اس وہ سب کے ساتھ کرتی ہے ہماں مجبور ہے اس کے سات ہی کرنے کے لیے
ہاں ہم مت ہے اور کوئی
گاؤں نے ایک دیکھتی سورت خزانہ کے پاس مگر وہ
جی کوئی میرے اچھا گھر میں راکھ
جاتی می مگر ایک بار میں دیکھتی وہاں پہ کیا ہے
اور کیا اب جانا ہےزا جی کو سرڈے کے دی
شاید جانا ہے ہاں
میں بھی جااتی بائے ہمارے نصب میں ہے ہی نہیں پگنک وات
اور کیا
ہم بھی جائے تھے آپ جا سکتی ہو اپنے ہزبینڈ کے ساتھ میں نے
وہ تو بولتے ہیں آ جاؤ گھر میں مجھے پرابلم ہوتی ہے نا کچھ بولنے سے
بولتے ہیں آ جاؤ
وہ بول رہا ہے جب تم آؤگی تب
اب تو پھر بھی اب گاندربل واندربل گئی میں کہیں نہیں گئی
ہاں میں گئی وہاں پرسوں ایک بار عید پہ تب سے بھی کتنا ٹائم ہوا
ہمیں کہیں نہیں لے جاتے ہیں
ہمیں خود جانا تھا
ہاوں ہمیں لے جاتے
پگنک جاتے ہیں لوگ
سارے جاتے ہیں
ہوں کل آپ کو مزہ آیا پھر نینی حال میں
ہاں مزہ آیا
پھر کیا وہ کرے
پہلے والا موزہ ہے ہی نہیں وہاں
وہ کیا کر رہے تھے
وہ ویسے تھے کوئی کچھ کام کر رہے تھے پہلے پھر ان اس کو کراکری سیٹ کرنی تھی الماری میں اوپر پھر میں نے ہیلپ کی میں نے کہا آجا میں کروں گی ہیلپ جب تک بائے آئے گا پھر وہ صاحب الماری میں ٹھیک کیے
ام
پھر ہم نیچے اترے ہمیں وہاں پہ دو گھنٹے لگ گئے وہ سنبھال کے رکھنے رکھنے وہ تیسرے منزل پہ انہوں نے رکھے کیونکہ ابھی مت آلماری ہے کچن کو
اچھا ٹھیک وہاں پ تھی الماری تیسری منزل میں
ہاں وہاں پہ انہوں نے ورڈ روم بنائے بستر کے لیے اور چیزوں کے لیے بہت اچھا لیکن وہ سر جا کے نہیں بنایا ابھی
اچھا اچھا
ہاں لیکن اپ وہیں پہ رہتے اچھے سے
باقی چیزیں کی ہے سیٹ
ہو باقی سب کچھ سیٹ کیا وہ دو بجے سوتے تھے تین بجے
وہ کرتے تے کام
کتب تک کرتے تھے کام ہاں
نانی ٹھیک تھی
ہاں شکر اللہ کا
آپ کس کے ساتھ گئی پھر وہاں
امو کے سات
اچھا ٹھیک
چھوٹے ماموں کے ساتھ وہ آیا تھا کل ادھر نظر دینے پھر اس نے کہا آج آنا ہے نینی حال میں لے جاؤں گا میں نے کہا ہاں اس نے کہا میرے ساتھ لیکن اس وقت اسکوٹی ہے گاڑی نہیں ہے میں نے کہا چلو میں اسکوٹی پہ ہی آؤں گی
اچھا کیا کسی نہ کسی طرح پہنچنی چاہیے
پھر وہی وہاں سے پہلے پایا آیا ایک بار مجھے لینے میں نے اسے کہا میں نے انشاء کو بولا میں پہلے ہیلپ کروں گی
اچھا
پھر میں آؤں گی اس نے بولا کوئی بات نہیں میں پھر سے آؤں گا کرو تب تک آپ کام پھر وہ بچارا دوبارہ آیا نو بجے پھر میں آئی گھر
اس کو بولنا تھا آب ہی بیٹھو ادھر ہی
اس سے بہلا مجھے کام ہے میں یہاں پہ نہیں بیٹھوں گا
اچھا
پھر اس نے یہ ہاں وہاں سے آ کے ہم آئے اس دادی نے بہت نانی نے بہت کیا آپ بیٹھو رات کو میں ازہان کو بھی لاؤں گی میں نے کہا نہیں مجھے موڈ ہی نہیں ہے
اچھا
ہاں اور
پھر نو بجے آئی گھر
پھر وہیں سے سافٹی وافٹی کھائی پھر آئی گھر
اچھا کیا
شام کو ہوتے ہیں نا بہت سارے باہر مزہ اب پکنک بھی لے جاتے
بولو نا بھیا کو مجھے لے جاؤ کل
ہاں وہ کہاں لے جائے گا اس کو منڈی جانا ہوتا ہے صرف منڈی
وہ بھی نہیں لیتا ہے
آج پہلے وہ لیتا تھا آپ رہنا اپ لوگوں کو ان کو موڈ ہی نہیں ہوتا ہے جیسے ان کو غصہ ہوتا ہے
ہاں سچ ہے اور اس بات سے ان کو زیادہ ہی غصہ آتا ہے
ہاں ان کو بہت اصل ہو پاتا ہیں
صرف میرے ہسبینڈ کو غصہ نہیں آتا ان باتوں پہ مگر مجھے یہاں سے موقع ہی نہیں ہوتا ہے پہلے یہ ناٹک ہے نا پتا نہیں کھا رہتے یہا وہا پے
کیا
ہلو
ہاں ہیلو
بولو اب کیوں نہیں سن رہی ہو میری بات
سنا ہی نہیں آپ کے ب نوڈرتے
میں بو رہی تھی یہ پھر شادی کے بعد ایسا ہی کرتے ہیں
ہاں اور کیا ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے چلو اپنے ہیسبینڈ کو بولا اس نے بولا میں ان جاگا ہوں میں نہیں جاتا ہوں پھر کون لے جاتا اسکا تو باپ وو بھی نہیں مانتا
ہوں
ہاں اس س بھی بولا میں نہیں جاتا ہوں میں لے جاؤں گا کبھی گھر پونک
بولو مجھے جانا ہی نہیں ہے
میں نے کہا اس کو مجھے جانا نہیں ہے بیٹھو وہ
یہ ایک دن پھر بھی لے جائیں گے آخر تو پھر گھر میں ہی بیٹھنا ہے
ہاں اب مزہ آتا ہے کم سے کم اپنے ہسبینڈ کو ایک ہونا چاہیے کہ اپنے بیوی کو کہیں لے جائے گھومنے اپنے بچوں کو لے کر لیکن ان کو ہے ہی نہیں وہ حساب کے تھا
اور
غصہ کرتے ہیں وہ اسے میں بٹھو گھر میں گھر میں کیا ہے
ہاں ان کو بس غصہ کرنا آتا ہے
ہاں پھر ٹیلر ویلر کے پاس جاتے ہیں پھر مزہ آتا ہے ہمیں ہمیں لگتے ہے واہی وہی سب کچھ ہے ہے نا چلو اور
اورا بتائیے
بس ٹھیک شکر اللہ کا
نیل کتنی چڑھتی ہے ابھی
بہت آپ کو بہت نیند آئی ہے آپ زبردست پھر بات کرتے ہو
ہاں اور کیا مجھے پھر سار میں کچھ درد جیسا ہوتا ہے
یہ نیند کی وجہ سے آپ بہت نیند کرتی ہو ٹائم پہ پھر ہوتا ہے یہ
ہوں کل بھی مجھے نیند چڑھی تھی میں ساڑھے تین اٹھی دیدی نے کیا نا فون اسی سے میں جا گی پھر اسی فون سے
اچھا ٹھیک اور
اور کیا بتاو اور اور کیا کرنا ہے آب شام تک
کچھ نہیں آپ کروں گی میں اسان کو نہاو نگی کپڑے بپڈے دھو گیچ بیننے مھے کچ
ہاں
ہاں پھر رخسار نے پھر سے جھگڑا کیا دیدی کے ساتھ یہ کیوں نہیں آئی ہو میرے پاس
بولو پھر اس نے کیا بولا
د دیکھا اس کو آپ کا غصہ یہ نہیں آئے گیا آپ کے پاس کہیں بھی
اسے نہیں بولا کس بات کا غصہ
اور اس نے بولا یہی آپ نہیں آئی اس کے پاس
رکھو ایک دوسرے سے غصہ وہ نہیں آئی میرے پاس یہ نہیں گئی اس
نہیں اب میں چھوڑوں گی نا غصہ جب اس کا بیٹا آئے گا دنیا میں
انشاء اللہ
بیٹا بیٹی جو آئے گا اچھے سے پھر جاؤں گے پھر سے آپ نے یہ فون کھلاا
نہیں کھولا بولو اپ
نہیں کولا
ہ کبھی کبھی میں کھو لی تی ہوں مجھے اریٹیشن ہوتی ہے اس سے زیادہ نیند چڑھتی ہے اب مجھے چار بجے جانا ہے درس گاہ پھر بھی میں درس گاہ جاتی ہوں ٹائم ہو جاتا ہے اسپینڈ ہاں
میں نے کہا آپ ساڑھے تین تک سو جانا اں
ہوں
پھر اٹھنا اچھے سے اگر وہ تھری فورٹی فائیو بھی اٹھوگی پھر آپ اچھے سے درس گاہ جاؤ گے ہاں اور آج کیا پکایا
پنیر اور ٹماٹر
اہ
ڈیڈی نے کل پنیر لایا تھا
پنیر وا
ہاں اب
ہاں اور ہم نے آج ٹماٹر اور بیگن پکائے
میرے فیورٹ
ہاں جی مجھے آپ یہ حیجاجی کو ہو بھی سکتا کام
ہاں ایسے تو ف اس کو ٹانگوں میں درد ہے پھر اس نے یو ٹی آئی کیا اب وہ اس کو ٹھیک نکلا مگر
اچھا ٹھیک پھر کیسے اس کو ٹانگ میں درد ہے
پتا نہیں کبھی ہوتا ہے ٹانگوں میں کبھی بولتی ہے سردی لگ رہی ہے
ہ ہ ہ
اس کو اصل میں یہ دوائی بھی اور تیز ہوتی ہے آج جو اس نے ابھی کھائی وہ بہت تیز دوائی ہے اب اس کو تیز نہیں ہونی چاہیے وہ
اور وہ انفیکشن کی ہوگی
ہاں
اب کیا کرری
دوائیوں سے ہی پھر بیمار ہوتا ہے انسان کیا بول رہی ہو
کلاٹی سے
آپ کیا بول رہی ہو
اذہان اذہان کو اے لکھنا آیا خود سلامت اور
پھر اس کو بھی منڈے سے اسکول جانا ہوگا انشا
ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ
اتی بارش ہے
آپ کیا کریں گے
دیکھیں گے نا اب تبھی کیا ہو گیا اتنی بھی نہیں ہے ابھی پڑی ہی نہیں سیلاب
ہاں یہاں ٹینشن ہوتی نا سہلاب کی
وہاں اگر دو دن تیز بارش گرے گی آپ لوگوں کو کتنی ٹینشن ہوتی ہوگی وہاں
ہاں ہاں بہت دو دن کی بارش کچھ نہیں کرتی ہے
نہیں میں بول ریوں پھر بھی رہتی ہے نا گھر سے ٹینشن اب پانی جمع نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی پڑتی ہے اب نہیں اتنی کہاں پڑے گی اب ابھی رو بھی کے بتا ہم کو
ہاں چلو پھر سو جاؤ آپ ٹھیک ہے
اوکے اللہ حا
اللہ حافظ